وعلیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جی سب خیریت آپ بتائیں کیسے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں وہاں پہ سب کیسے ہیں
ہاں بڑھیا آپ بڑھیا آپ کے وہاں کیسے ہے موسم کیسا ہے ابھی وہاں سے
یہاں پہ موسم بس بہت زیادہ آلودگی ہے یہاں پہ ہوا میں
ہاں ہوا میں آلودگی ہوتے ہیں نا آپ کہاں پہ رہتے ہو
جی میں آپ کے گھر کے پاس ہی ہوں لیکن آپ پہاڑوں پہ رہتے ہیں
ہاں وہ تو ہے یہاں کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہے نا تمہارے وہاں سے نہیں ہے نا
پر چیااں شہروں میں تو بہت ہی زیادہ آلودگی پھیلی ہوئی ہے اور دیکھیے آلودگی میں رہنے سے صحت کتنی خراب ہو رہی ہے
ہاں ہاں آلودگی سے تو صحت خراب ہوتی ہے ہ پانی خراب ہوتا ہے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے
جی دیکھیے ہمارے تو اسلام میں کتنا بولا گیا ہے اس صحت اللہ تعالی کے بہت بڑی نعمت ہے ایک صحت مند انسان اپنی عبادت تعلیم روزگار اور دوسری ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کر پاتا ہے لیکن اتنی آلودگی میں جو یہاں تو سانس لینا بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے
ہاں دیکھو فضائی آلودگی آج کے دور کا اک سنگین فیصلہ ہے
جی جی جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں
جب ہوا میں دوائ اور بھی کیا کیا بول پیسٹی سائڈ ڈال پانی میں جاتے ہیں پیسٹیسائڈ تو وہ خراب ہوتا ہے اوور آل سارا پھر گندا ہوتا ہے نا
جی دیکھیے اسلام میں تو کتنا کہا گیا ہے کہ صاف صفائی یہ متوزان غذا ہے جی جی
فضائی آلودگی کی بڑی وجہ وجوہات میں گاڑیوں کا دعا ہے نا پھیپڑے خراب ہوتے ہیں اس سے آلودگی سے کوڑا کرکٹ جلان اور درختوں کی کٹائی شامل ہے ہے نا
جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ دیکھیے شہروں میں تو اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ جگہ جگہ پہ کوڑا پھیلا ہوا ہے اور کوئی بھی صاف صفائی رکھنا پسند نہیں کرتا ہوا میں تو زہر گھل گیا ہے
ہاں بڑی بڑی آج کل بڑے شہروں میں بی بڑی انڈسٹریز ہے فیکٹرں ہیں جب وہاں سے برن آؤٹ ہوتا ہے آلودگی ہوتی ہے پھر وہاں سے اس سے مطلب تو اوور آل سارے پاپولیشن کو افیکٹ ہوتا ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں زیادہ سے زیادہ پلانٹ گرو کرے ریڈیوس کرے پولوشن کواں بولے آپ
لوگ جو ہے نا یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ دیکھیے کہ لوگوں کا وقت جو ہے اتنا ضائع ہو رہا ہے نہ تو کوئی وقت پہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے اور حلال اور پاپ کا کھانا کھانا چاہیے پانی کی اہمیت کو سمجے جسم کو تندرست رکھ کی تعلیم دیتا ہے ہمارا اسلام نبی محمد نے تو یہی فرمایا تھا کہ دو نیمتے ہیں ایسے سی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نا دھوکے میں رہتے ہیں صحت اور فرصت اسلام جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے میں بھی حد سے زیادہ اراف اور زیاتی سے زیادہ منع کرتا ہے اور عت دل کی تعلیم دیتا ہے لیکن جو ہے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں چیز کو دیکھیے ہوا میں آلودگی اسی لیے پھیل رہی ہے
دیکھو دیکھو دیکھو بہن آلودگی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے ہے نا غیر ضروری طور پر گاڑیوں کا استعمال کم کرنا چاہیے عوامی عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنی چاہیے اور کوڑا کرکت جلان سے گریب کرنا چاہے ہے نا
جی جی بھائی جان آپ کے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کوئی آیا ہوا ہے
کہاں پہ
آپ کے پاس پیچھے سے تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں
ہاں ہاں اچھا کرو ہاں بولو بولو آپ آپ بول رہے تھے ابھی کچھ
جی بھائی جان کہتے ہیں نا کہ ہوا کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف صفائی ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے دیکھیے ہوا میں بھی پالوشن ہے آج کل تو جگہ پہ بھی پالوشن اتنا فھیل گیا ہے ہر جگہ آلودگی ہے پڑا کرکٹ پھیلا پڑا ہے جس طریقے سے ہم اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہیں ورزش کرنا چلنا تیراکی گھڑ سواری اور یہ تیر اندازی جیسے مطلب یہ مفت جسمی جو ہے ہمارے لیے یہ ہمارے کو مشغول رکھتے ہیں
دیکھو بہن بات دونوں کو بات کرنی بھی ضروری ہے نا میں بھی کروں گا تم بھی کرنا ٹھیک ہے دیکھو ہوا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے نا اگر ہوا صاف ہوگی تو ہم صحت مند رہیں گے اور ہمارا ماحول بھی خوبصورت رہے رہے گا فضا
جی
ڑیٹرسٹا
جی
کوئی آواز آواز نہیں آ رہی ہے
جی جی جی جی
تو
بھائی جان آپ کی آواز کٹ رہی ہے
ا
ہاں جی
اب آ رہی ہے
جی آواز
ہاں بولو بولو آاب ہاں بولو بو آ
نہیں بھائی جان میں تو کہہ رہی ہوں کہ لوگ جو ہے آج کل بالکل بھی سوچتے نہیں ہیں
نہیں ہاں ضروری یہ پھیلاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں ویسٹ ف خھر انوائرمنٹ ڈالتے ہیں اس سے پرابلم ہوتی ہے صحت پہ اثر ہوتا ہے نا
جی جی دیکھیے ہر طریقے سے بچوں کی صحت کتنی خراب ہوتی ہے پہاڑوں پہ گھومنے جاتے ہیں وہاں پہ اتنی آلودگی پھیل جے ہیں وہاں پہ ہر جگہ کوڑا کرک پھینک دیتے ہیں پنیا کتنی پھینک دیتے ہیں
ہاں اور جو آج کل لوگ اسموکنگ کرتے ہیں کلی پبلک میں اسموکنگ کرتے ہیں اسے دوسرے لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو سوچنا چاہیے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی ہے نا
جی جی
ان کو مطلب جب وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر وہ لوگوں کے سامنے جلاتے اس سے دوا نکلتا ہے دوا لوگوں کے منہ میں درک جاتا ہے پھر اس سے پرابلم ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو ہے نا اچ
بھائی جان کی ساری آلودگی سے ہم سب کو ہی پریشانی ہوتی ہے اور ہمیں پھیلاتے ہیں اسلام تو صرف جسمی صحت کی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی صحت پر بھی زور دیتا ہے دیکھیے لوگوں کی روح ہی نہیں صاف ہو رہی ہے ہمیں نماز قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر دعا اور سب انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور یہ ذہنی سکون میں جو ہے نا ہمارے مددگار ہوتے ہیں اب بیماری کی شروعات ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم گندی ہوا میں رہ رہے ہیں گندے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں بیماری کے جو ہے نا اس کا علاج کروانا بھی ہمارے اسلام میں جو ہے نا جائز اور پسندیدہ عمل ہے
ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو ہے ہی ہمیں چاہیے لوگ نا لوگوں کو بولا پولوشن کے بارے میں ایئر اس یں ہے نا
جی جی ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ادھر ادھر کوڑا کچرا نہ پھینکیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ اپنے آس پاس کا جو جتنا بھی ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں آپ سب سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں اس سے اچھے سے ملے
ہاں اور اور بولو آپ اس کے بارے میں
ایک مسلمان کو تو بس یہی چاہیے کہ وہ اپنی صحت کی بھی حفاظت کرے جیسے وہ صحت کی حفاظت کرتے ہے اسی طریقے سے اسے اپنے انوائرمنٹ کی اپنے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرنا چاہیے دیکھیے ہمارے تو اسلام میں لکھا ہے اپنے آس پاس کے اسکول م دو اور پارک وغیرہ ان سب کی صاف صفائی رکھنا ہمارا پورا وہ ہے یہ ہمارے لیے ہی نیکی ہے ہمیں بالکل بھی قیامت کے دن تک بھی سوال ہوں گے ہمارے سے
آلودگی ایک ایسا مسئلہ ہے جو پوری دنیا کو
ھ آ ن آپ کی آواز کٹ رہی ہے
کٹ رہے نیٹورک پرابلم ہے آپ کرو کرو آ بات مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بولو
ہاں اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے نا صحت مند زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی صحت کو نیک کاموں اور عبادت میں استعمال کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری وجہ سے کسی کو کوئی کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا آس پاس میں صاف صفائی رکھنا اس کہ جو بنائی ہوئی جو ہماری پوری جنت ہے اس کا دھیان رکھنا
دھو بہن صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے نا جب ہم ایئر پولوشن کر
ک جان
چ تو تو وہتا ہے ہر کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے ہیلتھ از ویل اچھی صحت کے لیے متوازن غذا روزہ اس دیں گے تو ایئر پولوشن سے ہم بچ سکتے ہیں آلودگی سے ہم بچ سکتے ہیں نا سب پانی سا پانی
جی جی بھائی
پانی پینا وقت پر کمزانا ہلکا ہلکا و کرنا بنا رہا ہے ہے نا ہم بری عادتیں ہم بری عادت سے بچنا چاہے جیسے ہاں کیا اور منجے ب ین ن تھٹی سیکنڈ تک کرکھا کال تین منٹ تھرٹی سیکنڈ
بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کو بہت علم ہے دیکھیے صحت کے بارے میں بات کرنے کا ہر چیز کا ان سب چیزوں سے ہی تو ہم اپنے پورے کے پورے آس پاس کے ماحول کو سدھار سکتے ہیں
ہاں بہن میں بول رہا ہوں ٹین منٹ تھرٹی سیکنڈ
بھائی جان میں نے سن لیا بھائی جان
ہاں بولی بولی بہن جو ہے نا آج کل ذہنی ہن ا صحت بھی جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے اسٹرس کم کا رکھنا اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا اور مصیبت رکھنا صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے ہے نا آخر میں ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے آلودگی کو کم کرنا چاہیے ا
جی بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خ خوشی ہوئی آپ کو بہت نالج ہے اس کے بارے میں ہے نا آپ اچھی اچھی روز روزہ پڑھا کیا کرو لوگوں کو اویئر کیا کرو ان